وعلیکم السلام بھائی جان بولے نا بھائی جان کیا حال چال
سب خیریت اپنا کہیے
ہاں بھائی جان میرا بھی خیرییت ہے کیسا دن جا رہا ہے بھائی جان آج کا
ہ لیکن آج لگتا ہے کہ کافی ادک دھوپ نکلے گی
کیا ہو تو گرمی ہے بھائی جار
ہاں گرمی تو بہت پ رہی ہے
کیا پنکھا چلا کے سوتے ہیں یا بنا پنکھا چلا
پنکھا تو د دھ چلا کے سوتے ہیں
ویسے آپ کو پنکھا سے کام چل جاتا ہے یا کولر زیادہ اچھا لگتا ہے
نہیں پنکھا سے کام چل جاتا ہے
ابھی اتنی گرمی نہیں ہے نہ ای س اور کولر کی وا اور بتائیے کیا کھانا پینا ہو گیا
ہاں بھائی جن ہو گیا
کیا کیا کھایا ہو
یہی چاول دال سبزی کھائے ہیں
اور بتائیے سلاد کھایا کہ نہیں آپ بھائی جان کیا پیڑ پ سے گر گئے تھے کیا
ہاں گر تو گئے تھے ابھی ٹھیک ہے تھوڑا کافی چوٹ لگ گئی تھی
ت پے ن تو نہ چا
آم آم کی رہے تھے اس کا مطلب چٹنی بنانے کے لیے
ا آگتی جوولیی برتے
ہ پکڑا تو گئے تھے باغیچے والے تو خرید دیے
کتنا پیسہ لگا ہاتھ بنوانے میں
نہیں بھائی جن مطلب میں تھوڑا سا موج تھا اب ٹھیک ہے ٹوٹا نہیں تھا نہیں تھا ٹوٹا نہیں تھا موج تھا تھوڑا
سا کیاب گوبر پہ گر گئے تھ
اور بتائیے امی ابو جان کیسے ہیں
کہ انی لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ چڑھ رہا تھا پیڑ پہ تو باغیچے کے مالک نے دیکھ لیا تو وہ دوورا تو گوبر پہ گریا کوئی نہیں بھائی جان ہوتے رہتا ہے دیکھیے توڑنا ہوگا نا آم تو ادھر سے نہیں توڑیے گا اس کے بغل سے توڑیے گا اس کا مالک تھوڑا ٹھیک ہے اس کا مالک تھوڑا خراب ہے بھائی جان ویسے بھائی جان کو گاڑی چل م گیا
ہاں بھائی جان آ گیا
کہیں گھومنے کا پلان بنا ہے کہ نہیں بھا جائے گاڑی سے
ہاں سوچ رہ ہے کہ چلا جائے ادھر ندی کے کنارے گھوم کر آیا جائے
وجن بازار کے کنارے چل ل ہو ن دھوپ میں ندی کے کنارے دل یہ پیڑ پودا بہت کم
ہاں ارے بہت اچھا لگتا ہے ادھر باغیچے میں چلیے گا
ہاں چلا جاؤ بگیسٹم
ہاں بھائی جنڈی جی تو ہو گیا کھانے لائق
پاٹو پسند
ہاں
ہاں بھائی جان کیونکہ اس کا پھر بولتا میں
ہوں
ویسے میرے گو پہ کوئید بد
آ آپ کی گواس پہ
ہاں
کھلائیے کبھی ہمیں بھی
لیکن اس میں ابھی چھوٹا چھوٹا ہی آیا ہوا اور بتائیے دن کیسے جا رہا ہے
دن تو ٹھیک ہی جا رہا ہے ہم ہمیں لگا کہ آپ کو کل رات کا طبیعت خراب تھا
نہیں بھائی جان طبیعت خراب نہیں تھا ایک بندہ بہت دماغ کھا رہا تھا رات ب دماغ کھڑا بھائی جان اس کے لیے تھوڑا سا سر درد ہونے لگا تو ابھی بھی ہاں ٹھیک ہوا سمجیں
پول گر گیا تھا کل رات کو
وہ بندہ اتنا بول رہا تھا کہ اس نے پول گرا دیا تھا تین بجے سے ہی پریشان کر دیا تھا بھائی
چلیے اب کیسا ہے طبیعت
اب تو ابھی تو ٹھیک ہے بھائی جان دیکھیے تھوڑا دیر میں بول رہا تھا پھر پریشانی کرے گا اور بتانا کیا کیا کھانا ہوا ہے بھائی جان
کھانا میں چاول دال سبزی کھائے ہیں آپ کیا کھائے ہیں
ہم ابھی کھائے نہیں گے بھائی جان اب برش کریں گے تب کھائیں گے بھائی جان ابھی ہی ہم جگ گئے ویسے آپ کتنے بجے جگتے ہیں بھائی جان
ہم تو سویرے ہی جگ جاتے ہیں یہی پانچ چھ بجے
ویسے سویرے جگنا بھی ایک کلا ہے بھائی
ہوں صحی کہہ رہے ہیں آپ جیسا لوگ کبھی سویرے نہیں اٹھتے ہیں
سات بجے سوتے ہیں بھائی جان تو نو بجے اٹھتے ہیں دیکھا جائے تو آپ سے کم سوتے ہیں کیا آپ کو سویرے جگنا پسند ہے
پسند تو نہیں ہے بھائی جان لیکن لیکن امی جان پیٹ کر اٹھا دیتی ہے
ہ
ہاں
تو بھائی جان آپ قریب دس بجے سوتے ہیں صبح اٹھتے چھ بجے یا سات بجے تو آپ قریب نہیں بھی تو دس گھنٹہ سوتے ہیں ہم قریب دو بجے سوتے ہیں چار بجے سوتے ہیں
سات سے آٹھ گھنٹہ پوری دن لیتے ہیں
ہاں اور ہم قریب چھ گھنٹہ سوتے ہیں بس چھ گھنٹہ بول رہے ہے ہم قریب دو بجے سوتے ہیں پانچ بجے سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں نو بجے تو چار ہی گھنٹہ ہوا نا
کم مت سویا کریے اچھا سے سوئیے نیند لیجے صحت کے لیے صحیح رہے گا
ویسے آپ کو کھانا بنانا تو آ جاتا ہے برتن تو نہیں آتا ہے بڑھیا سے
ہاں بھائی جن پ
کون سا ایسا برتن ہے جس کو دھونے میں کافی سمسیا آتی ہے
وہ کڑھائی
ہم کو تو کوکر دونے کافی فیمس
ہاں وہی کڑھائی کوکر کڑھائی میں وہ کیا ہوتا ہے نا تیل چپ چپ کپا جیسا رہتا ہے اس کو چھووانے میں تھوڑا سمے لگتا ہے
کیا کوکر میں سبزی بنانا آسان ہے کرڑائی کا مقابلے
کے مقابلے کوکر میں بنانا آسان ہو اس میں جلدی ہی ہو جاتا تا
ویسے کیا کوکر کے چاول اور ڈگچی کے چاول میں کیا انتر ہے کون سےا زیادہ سب سے زیادہ اچھا ہے
سب سے زیادہ تو کوکر کا ہی چاول اچھا لگتا ہے اور بنانے میں بھی جلد بن جاتا ہے اور اس کا سواد بھی مطلب اچھا لگتا ہے کوکر کا
کوکر کا چاول کا
ہاں
آپ کیسے پسند کر لیتے ہیں بھائی جان ہمیں تو اچھا ہی نہیں لگتا ہے
اب آپ کے سواد میں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہمیں اچھا لگتا ہے
کہ
کیا
کیا چاول کا مار پیتے ہے
نہیں بھائی جن بچپن میں تھے نا تو کھاتے تھے مار بھات ساگ یہیں سرسوں کے
کیا چاول کو گیلا کر کے جو بنایا جاتا ہے اس کیا کھچڑی پسند ہے
ہاں کھچڑی پسند ہے ہم تو پہلے ہر شنیوار کو کھاتے تھے کھچڑی
ہم بھی کھاتے تھے ہم ہاسٹل میں رہتے تھے بسے کیا کو اجلا والا کھچڑی پسند ہے یا دال والا
تو دال والا کھچی لگتی ہے
ہ ہمارے یہاں بہت کسی کو اجلا والا کھچڑی کافی پسند آتی ہے سادہ کھچڑی
آپ کو کون سا پسند ہے
کبھی تو اجلا والا ہی پسند آتا ہے دال والا نہیں ب جات وسے اس بار بکری عید میں کہاں رہ ن آ ج
اس بار بقرعید میں سوچ رہے ہیں کہ امی ابو کے ساتھ منایا جائے
کیاب بکرید کا سامان خرید لیے
نہیں سوچ رہے ہیں کہ چلیے کبھی بازار شہر سے کچھ خرید کے آیا جائے
چلیے کل گاڑی نکالیے تیئیس تاریخ تو ہےئی ہے چلیے کل گھوم کے خرید لیا جائے
چلیے ٹھیک ہے پیٹرول آپ ڈلوائیے گا
نہیں بھ جن میرے پاس پیسا نہیں
نہیں بھائی جان آپ ہی چلوائیے گا
میرا ہاتھ کچھ ل
ارے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا ہم آلہ سے دعا کریں گے کہ اب جلدی ٹھیک ہو جائیں
اور بتائیے نہا لیے
نہائے تو نہیں ہے بس برش کر کے کھانا کھا لیے ہیں نہائیں گے دوپہر میں یا شام پہ
بس اسس ور کا ایید کئیسا گ
عید کا یہ دن بھی بہت اچھا گیا ہے اچ
تو عید ملی تھی یا عید دیے تھے آپ ک کو
عید ملی تھی آپ کو
جی جی یہ ویسے چئیس و سے وہی کائیں
س بائی یہاں
اچھا امی جانا وہ جانا بالکل ٹھیک ہے سب خا لی
ہاں سب خھی دی تو ادھر بھ ج
ہاں اچھا وہ لوگ ابھی کہاں رہتے ہے گاؤں میں یا شہر میں
وہ لوگ ابھی گاؤں میں رہتے ہیں
ش کو موٹر سائکل چلناا ا ج
ہاں آ جاتا ہے بھائی جان ہمیں اچھے سے چلانے آتا ہے
ابھی جان چ
نہیں ہمارے مطلب بھائی جن سکھائے ہیں
گو
بھائی جن ادھر سے کچھ آواز آ رہی ہے
اب ہلو
ہاں ہیلو
خاندان کو سبھی لوگ ٹھیک ہے
ہاں پائ ج سب خیریت ہے
اب نہیں ن کر رہی آواز
نہیں ہلکی ہلکی ہووا کی جیسی آواز آ رہی ہے سن سن
ہاں ہاں بھائی ہے پنکھا چل رہا ہے بھائی کیا بند کرا دے کیا ہو ب
نہیں بھائی جان اتنا گرمی میں پنکھا کالا بند کروائیے گا
نہیں تو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو ہم کروا دیں گے بھیا
کروا دیجیے
پنکھا بند کر دیجیے وسے اور بتائیے بھائی جان گرمی میں نہیں نکلے گا جاتد ٹھیک ہے بھائی جان اور سحت کا خیال رکھے گا
آپ بھی اپنا صحت کا خیال رکھ ے گا اور گرمی میں کم سے کم چار سے پانچ لیٹر یا چھ لیٹر تک پانی پییے گا
کیا آپ امی ج ن ب جیں گا خیال رکھیے گ
ہاں بھائی جان ہم تو بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ان کو تو دھوپ میں نکلنے ہی نہیں ج د گھر سے
تو ٹھیک ہے انہیں میرا سلام کہیے گا اللہ
اللہ حافظ